حکومت بھائی جان
السلام علیکم بھائی جان امیمی ابو کیسے ہیں بھائی جان
بالکل خیریت ہے بھائی جان
کیا کیا کھائے ہیں بھائی جان
ہم تو کافی انیک پرکار کے سامان اور سامگری کھائے ہیں بھائی جان
اچھا آپ سامگری بھی کھا لیتے
جی بھائی جان ہم بٹر کے ساتھ مکھن بھی کھا لیتے ہے بھائی جان
آپ تو بہت مزہ آتی آ ہیں بھائی جان
بھائی جان ہم کافی سیریئسلی ہے بھائی جان
اور بتائیے نا ہم بھی کھائے ہیں بھائی جان بریانی
ہم کھائے ہم کھائے ہے بھائی جان پنیر بریانی چڑا کا بھوجا لائی چپ اس کے بعد بھجا جس میں ہوتا ہے مکچر مکچر میں ہوتا ہے بھجیا بھجیا میں ہوتا ہے مٹر مٹر میں ہوتا ہے بادام اتنا چیز کھائے بھائی
آپ کا تو کھانے کا اسٹائل بھی الگ ہے بھائی جان
الگ سے الگ ہے بھائی جان کیوںکہ ہمیں الگ رہنا ہی پسند ہے بھائی جان
صی بولے ہیں بھائی جان
ویسے بھائی جان بتائیے نا آپ کے گھر کے پیچھے جو بارش لگا تھا وہ کیا ہوا بھائی جان پانی کیسا گیا
اس میں تو بھائی جان آ گیا تھا سانڑ
او بھائی جان
آ نہیں بھائی جان آپ کا نام لے رہا تھا چلا رہا تھا بھائی جان
اچھا ہاں بھائی جان ہمارا جو دوست ہو ہے سانڈوگ ٹھیک ہے بھائی جان لیتے رہ اس کو تھوڑا آادت ہو گیا ہے بھائی جان میرے ساتھ رہنے کا کے لیے اب نہیں ن ہے بھائی جان تو اس کو میرا یاد آ رہا ہوگا
جی اور بتائیے نا بھائی جان ادھر موسم کیسا ہے بھائی جان
کافی سہانا ہے بھائی جان اتنا سہانا ہے کہ ابھی ہم چھت پہ بواڈ ہے ہیں بھائی جان اور ساڈ میرا نام لے رہا ہے تیرے موسم کے چادر
تری یادو کہ چادر اوڈ رے
ہ اسی میں یاد آ رہا ہوگا اس کو تو بائی جان کافی گانا سنتے ہیں نا بھائی ج ٹھیک ہے بھائی جان وہ لوگ کا سواستھ کافی اچھے ہے تھوڑا طبیعت خراب تھا تو امی جان کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے پہلے خود تھوڑا ڈاکٹر بن گیا بھائی جان اور انہیں اچھے سے ڈا جی بھائی جان خود چکتسک بن گیا اور انہھ اچھے سے دوائی دے دیے بھائی جان پت چلا ہے کہ غلط دوائی دینے جا رہے تھے
اچھا
اس کے بعد ڈاکٹر صاحب آئے بولے زیادہ ڈاکٹر نہ بنے کے آرام سے پڑھائی کرے کے ٹھ ا بولے ٹھیک با زیادہ نہ کرم
اچھا اب سب خیریت ہے نا بھ جان
بائی ج وہ کہیے کہ ہم ہی پراچوت آدمی ہے کہ ہم ڈاکٹر کو دینے جا رہے تھے کیاال
کوئی بات نہیں اللہ تعالی ساتھ ہے بھائی جان کچھ نہیں ہوگا
ڈاکٹر صاحب بغل میں ہی تھے ڈاکٹر صاحب سکھا رہے تھے ہم کو کہ کیسے جب آدمی بیمار پڑے تو کیا دوائی دینا چاہیے اب ڈاکٹر صاحب بھی غلط سکھائیں گے تو اب ہم کیا کرے
اچھا بھائی جان مولوی صاحب کا کیا حال ہے بھائی جان
ارے بھائی جان ان کا مت کہیے بھائی جان پورا پیچھے پڑ جاتے ہیں بھائی جان کہ کچھ پیسہ دے دو کچھ کھانا دے دو بھای جان ہمرا س سیخر مانگرت
بتائیے مولوی صاحب تو بڑے ٹیچر مطلب شکھک ہے ان کو مانگنا چاہیے بچے سے
جاؤ دکانوں میں مانگ کے لے آئیے گا بھائی جان
ہ ا مولوی صاحب مولوی صاحب ہم کو بہت پیٹے ہے بھ
ارے بھائی جان بول نہیں رہے بول رہے جا جائیے اس دکانوں میں سے ت بولیے گا کہ مولوی صاحب مانگے دو چار کو دے دیجیے ایسے بول رہے ہیں بھائی جان
جی ہم کو نماز پڑھ نہیں آتا تھا تو اتنا مارے بھائی جان اتنا مارے منے ہم اندر بہت گغصا ہوئے بھائی جان بہت
اب بھائی جان جانے دیجیے بھائی جان مول بھی صاحب ہے بوڑھے بھی ہو رہے ہیں بھائی جان اب کہااں اب ان کا طبیعت خود خراب رہتا
ہاں وہ ہم ہی لوگ کے لیے نا مارے بائی جن سے
جی بھائی ارے بھائی جان اس دن مزاج خراب ہے ہمیں کال کر کے کر رہا ہے کہ جا نا تنی لے آو نا تنی دویا میں سے ہم بولے کہ ابھی بیڈ پہ پڑل والارا ہے اور مگ ڈا ا سب کیا بھائی جان
ہوں
بھائی جان لیکن مزاج کے بہت اچھے آدمی ہیں بھائی جان
ہوں ہوں
پودا لگانے کے لیے بڑا بولتے ہیں بھائی جان کی پودا لگاؤ
پودا اودا لگایا ہے کہ نہیں بھجن بولے ہیں تو
ہاں بھاجان لگائے تو ہے پودا آ بتائیے نا بھجان
ج ہم کیا بتائے بھائی جان ہمارا بھی پودا اوددا لگ گیا ہے بھائی جان سمجھے
جی بھائی جان
اور اس پہ ب بندر چڑھ کے ہم کو کڑھا رہا تھا بھائی جان
جی بھائی جین
چڑھا رہا تھا بہت بندروا آپ کا بھی نام لے رہا تھا بھائی جن سمجھے ابھی کیا کر رہے ہیں بھائی جان
ابھی کچھ نہیں کر رہے بھائی جا ن ابھی مولوی صاحب کے گھر اوپر سے دیکھ رہے کہ وہ کیا کر رہے ہے بھائی جان
چلیے بائی جان مولوی صاب کو بگوان ہو اچھے سے رکھے اللہ بھگوان الہ اچھے سے رکھے کا بھائی
جی بھ جان مولوی صاحب ارے وہ رہیں گے بھ جان اچھے سے ان کا چنتا اپنا کرے
ہاں بھائی جان ہاں بھائی جان ہاں بھائی جان مولوی صاحب تو بول رہے تھے کہ ان کو ڈاکٹر سے دکھانے جانا ہے تو وہی ان کو لے جائیں گے منالی گھومنے نہا بھائی جان تو ان کو دیکھیے کیا ہوتا تا
منالی میں مطلب کوسا جگہ ہے بھائی جن منالی
او بھائی جان مت پوچھیے بھائی جان کافی اچھا جگہ ہے
مطلب کیا کیا ہے پیڑ پودھے ہیں وہ آپ
جی بھائی جان پیڑ پودے ہیں اور بھائی جان بتائیے نا تو مولوی صاحب کو بھائی جان پیڑ پودے پسند ہے اسی لیے نا پیڑ پودے گھومنے لے جا رہے
جی بھائی جان ایک دم صحیح کیے ہیں بھائی جان مولوی صاحب کو گھما دیجیے اب بوڑے ہو گئے ہیں بھائی جان سمجے
جی
ا ان کا خیال ہم لوگوں کو ہی رکھنا ہے کا
جی بھائی جانی تو صحی بات
جی
ویسے اچھے انسان ہے بھائی جان یہ تو بات ہے
جی بھائی جان اچھے ہی انسان ہیں اور بتائیے نا بھ جان ادھر کا ارتھ ویوستھا کیسا ہے بھ جان آئے ہوئی مطلب ہو رہا ہے کہ نہیں بھائین
بھائی جان کافی ہو تو رہا ہے بھائی جان ٹھیک ہی ہے اتنا جیاد ہے اتنا بھی غلط نہیں ہے بھائی جان جتنا لگتا ہے لگ رہا ہے بھائی جان اوپر ہائی جہاز جا رہی ہے کافی کش گونگی آ رہی ہے
جی بھائی جان اور بتائیے نا بھ جان مطلب کھیل میں آپ کون سا کھیل پسند ہے کون کون سا کھیل بھائی جان
ہ ہاں ہم کو پسند ہے بائی جین کو تو راکھ کھیل جیسے کرکٹ فٹ بال ہاکی گلی ڈانٹا اس کے بعد تیر دھنش یہ سب کافی پسند ہے بھائی ج
ھیلے بھائی جان تیر دھنوش ڈولفن کے ساتھ
ارے بھائی جان ڈولفن کے سات کیسے کلیں گے تو ہم کو مارے د گا بھائی جان کیا بات کرتے ہیں بھائی جان
چعا وما لیا ہے کہ نہیں ڈولفن کو کبھی بہت پیارا ہوتا ہے
جی بھائی جان پیارا تو ہوتا ہے پر لیے نہیں ہے بھائی جان ڈر لگتا ہے بھائی جان بات سمجھا کیجیے
اچھا
آبت جی بھائی جان سب خریت
پڑھائی چل رہا ہے ٹھیک سے
ہاں پڑھائی تو چل رہا ہے بھائی جان آپ اپنا بتائیے نا بھائی جان آپ کا پڑھائی کیسا چل رہا ہے
جی بھائی جان ہمارا پڑھائی بھی بہت خیریت سے چل رہا ہے بھائی جان دن میں پڑھتے ہیں تین گھنٹہ سمجھے
جی بھائی جان
رات کو پڑھتے ہیں دو گھنٹہ صحیح ہے بھائی جن
بائی جان بہت صحیح ہے ہم تو کہے تو بھائی جان جانتے ہیں
ہمم
ہم کہے تو بھائی جہن آ جائیے گھر پہ مولوی صاحب بیٹھے ہی رہتے گھر پہ تو دو گھنٹہ وہ پڑھا دیں گے بھائی جن ہم بھی پڑھ لیں گے آپ کے ساتھ بھائی جہن مولوی صاحب اچھے سے پڑھا دیں گے آپ کو کافی اچھے سے
جی بھائی جن کال سے کتنے بجے سے سنا ہے بھ
آئیے نا رات کو سات بجے سے بھائی جان
ضرور آئیں گے بھ جن ضرور ضور آئیں گے بھائی جن
اچھا آئیے گا بھائی جان تو بھائی جان ہم بولیں گے تو پڑھا دیں گے دو گھن دو گھنٹے پڑھ لیں گے تو کافی ہے بھ جانا روز دن دو گھنٹے پڑیں گے تو مہینے میں ساتھ گھنٹے ہو جائیں گے
جی بھ جان قرآن پڑھاتے ہیں
پتا نہیں بھائی جان ویسے وگان پڑھ لیا جائے گا بھائی جان اگر پڑھاتے ہوں گے تو پڑھ لیا جائے گا وہ
ہاں ب جا ن پ ڈی ہے جگا کون دقت
کافی تیز ہے بھائی جان وہ وجان میں سمجھے
جی تج ہے نا
جی بھائی جان ان کا آیا تھا کتنا پرریھا میں نمبر آیا تھا ان کا چار سو باسٹھ نمبر آیا تھا دسویں میں یہ کہیے کہ کل بارہویں میں فیل ہو گئے تھے بھائی ج
ہ اچھا پڑھائی نہیں کی ہو س گے ٹھیک
نہیں بھائی جان پھر اس کے بد نوکری کا فارم بھرے نا بھائی جان تو نہیں نک اکلا
اور ادھر پیڑ پودے مطلب کون کون سے پیڑ پودے لگائے ہیں بھائی جان اپنے گھر کے آس پاس
ہم کو من ہی نہیں کرتا ہے لگانے کا بھائی جان پورا پیڑ پودے سے رشتہ توڑ رہے ہے بھائی جان
کیوں بئے جان
ارے بھائی جان جو پیڑ پودے لگائے ہے وہ پھل نہیں دیتا ہے بھائی جان دقت آ گیا ہے
نہیں بھائی جان پیڑ پودے لگانے ضروری نہیں ہے پل ہی دے گا تبھی لگائیے گا پرکرتی کو مطلب سوچھ رکھتا ہے پیڑ پودے
جی بھائی جان یہ تو بات ہے
جی ہم ہم بھی لگائے ہیں بھائی جان پیڑ پودے بہت
جی بھائی جان یہ تو بات ہے
ہم پھول بھی لگائے ہیں دیوار کے مطلب جڑی میں پھول لگائے ہیں گیندا کا پھول ہے اڑہول کا پھول ہے گلاب کا پھول ہے
اچھا ٹھیک ہے بھائی جان تو آپ میرے آج آنکھیں کھول دیے بھائی جان اب ہم بھی اسی طرح آپ کے جیسا کریں گے
جی بھائی جن کرنا ضروری بھی ہے بھائی جن
جی بھائی جان کرنا ہی ضروری ہے اور کیسے بھی کریں گے ہی کیونکہ آپ میرا آج آنکھ کھول دیے بھائی جان کیسے بھی کمپلیٹ کریے آج کتنا پ پودے لگائے بھائی جان آپ بتائیے
ہم تو مطلب بہت پیڑ پودے دس بارہ پیڑ پودے لگائے ہیں بھائی ج سمجے
ٹھیک ہے بھائی جان ہم لگات اور بتائیے بھ جن کیا کیا چیز کا لگا دے
لگا دیجے نا بھائی ج دو آم کا پیڑ لگا دیجیے گا
اچھا ٹھیک ہےھائی جان چھوڑیے ہم ج رہے لگے گانے پیڑ پ دوباپ میر آکھیں کھول دے رکھ ے بائی جان کوال ہم جار لک نے ہ ل بھجاان رھیے ہم ج رہے لگانے خون د دیے مٹیی بھجن